ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام نارمل کی بات ہے س نا پھر کیا ہوا پھر میں لگ بھگ اس کو کیا کہتے ہیں پھر میں لگ با ساڑھے چار بجے اٹھی پانچ بجن ت مطلب پانچ بجے تک میں مطلب خود کو سنبھال رہی تھی وہ سب پانچ بجے کے بعد نے پڑھا پانچ بجے کے بٹ جو پڑا وہ مجھے کچھ بھی ت سن رہی ہے
ہاں میں سن رہی ہوں
پانچ بجے کے بعد جو میں نے پڑھا وہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور پھر مما آئی سات بجے بس یہ میرا ہوا ہے
میرے کو پتا ہی نہیں ہے
اور میں نے کیا پڑھا یہ بھی تو پوچھے گی کہ توہ کیا پڑھا چار یونٹ پڑے ہیں میں نے ایک بلاک
پتہ میں کیا کروں گی اب میں کل کوشچن پیر دیکھنے جا رہی ہ اور میں تھوڑا بہت اکس دیکھوں گی اوپر اوپر سے کیونکہ ابھی میں بہت اگزاسٹ ہوئی ہوں ابھی میرے سے نہیں ہو پائے گا کچھ بھی سن رہی ہو ہاں بہت مشکل عبھی کرنا
یار میں کیا کروں ی مج ٹینشن اوری
اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے
فج کی طرف بول گیا ہاں بہت اچھا پیپر تھا ہم پھر سے دیں گے
باتس چپی پ سچ میں پھر س
میں کیا کروں میں کتنا ان پروڈکٹو ہوں میں کتنا ان پرروڈکٹ ہوں
تمیا میں
سوچ رہا تو میں جو پڑھ رہی ہوں نا دیکھتے ہم تیری طرح ہم بھی نائن ٹو فائیو اب لینے والے ہیں تجھے پتہ ہے یہ چیز
ہاں
ہم میں کسی ایسو میں بھریں گے
ہوں
و وہ یہ پہ آدھار ک کا ہما میں کرنا م میں چ ت ایگزام ٹ میں سب لڑکیوں کو کسم سے ہمیں برانچ وہیں چھوڑنا ہے ہمیں نزدیک میں ہی کہیں پہ رکھیں گے مجھے رہتا ہے
ہوں
ج
ہوں
تو وہ میرے لیے صحیح رہے گا
کہاں پہ رکھیں گے
مجھے نہیں پتتا ہے مگر میں چاہتی ہوں مجھے کھانےر میں ہی رکھے
اچھا ہوگا تمہارے لیے
تھانان آار والے پوسٹ آفس میں نا
وہ وال وال ح جو تھاؤ میں شکصلات بلڈنگ
تو سو ش ش گصلگ بلڈنگ
خیر آ مجھے کل کی ٹینشن ہو رہی ہے یہاں سے مجھے کنفرم ب کر نہیں ہیں ار سمج ہی نہیں ار ہے میں کہاں جا
ت تمیں کتنی لیڈ کف
آ ہابی چ ہی ہویا
ا کوئی بات نہیں ابھی تو پورا من ت ہی ابھی ایسے ہی ہے
تو میں نے پتہ پچھلے مہینے میں نے کتنا رویا ہے انگلڈس پہ خدا
پچھلے مہینے تو میں تھوڑا لاس ہو گیا تھا نا
ا ہاں لو پ کر شکر بچس ونان سو تچ م میں اللہ تالی ن و کات نا وہ ہاں س س تت کن رزق د کاپ پچو مت کك کیا س کیا ہو تتہ مطلب میںے اس ن نہ کانہ امید ہی کہ مجھے ہونگ یہ بارا دیکھتے دیکھتے مجھے اینڈ موقعے پر گیس سکسٹین اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرے کیسے اور جس دن تمہیں پتا ہے تمیں
جس دن تم بہت زیادہ ٹینشن میں تھی نا مجھے کنفرم نہیں ہو رہی ہے میں اس دن دل نا سکون ب کہ نہیں ہو جائے گا
تمہیں پتا ہے اصل میں کیا ہوا مطلب میں کر مہرین مل کر فون اوترہس تو س وان کی ت تھا ات پ پر کان پ بس کات ہاں کا کاتے ہی وات ٹھییک تو وہ اس کو بول رہی تھی ٹھیک ہے تو آابش بہت پیچھے ہے آج ن اس کو بولنے بیٹھی کی یہ کہیں پر لیک کر رہی ہے
ہوں
تین لیوس کنفرم کرتی تو اگر میں لیک کرتی تو پچھلے مہینے میں وہ پروگریس دکھ کھا تھا ن کہ نہیں یہ لے کر رہی ہے کئی مگر ویسا نہیں یہ اب ا اس بار یہ چ اسس کا میں قسمت دیکھی جاتی ہے لق دیکھا جاتا ہے آ میںء ہارڈ ورک میٹر کر
ہاں
اس میں ہاڈ ورک میٹر بالکل بھی نہیں کرتی ہے تو تو میں نے سوچا یار میرا احساب پی طریقے سے دل ٹوٹا نا جب اس نے فون کاٹا میں ایسے رو رہی ہوں ایسے رو رہی ہوں خود آ پوچھو مت میں کیسے رو رہی ہوں مجھے سب نے بولا کیا آپ کو کسی نے کیا بولا کچھ نہیں مت کرو وہ یہ سب تو ہو جائے گا کنفرم اگر اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مہینے کم سیلری لوگی اب اس میں ہے ہی کیا اتنا پرابلم تو میں اٹھی میں بیٹھی نماز پڑھ رہیوں اور میں ایسے رو رہی ہوں ایسے رو رہی ہوں اور انسان کو میں گھر پہونچی استعمال کریں۔ مجھے کنفرم ہوا اس کے بعد مجھے کنٹنییو کنفرم ہو گیا عرفے تک عرفے کےے دن میں آنگن ہو رہی ہوں اور مجھے وہ والی لیٹ کنفرم ہوئی جو میں ایکسپیکٹ کری تھی کبھی کنفرم ہی نہیں ہوگی
دیکھا دیکھا اللہ تعالی کی مدد
ہاں ہاں وہی آ جائے گ کہ اور ہمیشہ میرے ساتھ وہی ہوا ہی ہے میں پڑھ کے کبھی گئی ہی نہیں ہوں قسم سے
میں پڑھ کے گئی ہوں اور میں نے ہمیشہ رگ دیا ہے وہاں اپنی
کبھی پڑھ کے نہیں گئی ہوں اگر میں گئی بھی ہوں نا پڑھ کے مطلب
تجھے تجھے میں سچ کہوں گی نا تابش تجھے میں سچ کہوں گی نا مجھے کیا فائدہ آئے گا کسی سے کو چھپانا کسم سے یار ان دو پیپرس میں میں نے اچھی خاصی پڑھا پڑھائی کی مطلب جتنا ہم کرتے تھے نا اس حساب سے میں نے بہت پڑھائی کی آج لیکن مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کل کے پیپر میں بھی ما میرا دماغ اٹک گیا
حالانکہ ریلیونٹ ہی لکھا سارا ریلیونٹ ہی لکھا لیکن سو پرسینٹ میں سے پتہ ہے دس پرسینٹ یاد رہا تھا
لکھا کل کے والے پیپر میں نے ایسے لکھے ہاں کہ تم مکسچر بناؤ ہر ایک سب کا آلو کا الگ سے پیاز کا الگ سے دھنیا کا الگ سے الگ سے نہیں اسی کو ملا کے بناؤ دال کا الگ سے ندرو کا الگ سے یخنی کا الگ اتنا اچھا پیپر میں نے لکھا نا اور اتنا بار بار کیا میں نے لکھا م سچ یاد رہا ہے جو یہ ایگزامنر مجھے یہ چیک کرے گا پیپر وہ نہیں بولے گا کہ اس کا سینس آف ہیومر ہے کہ نہیں ہے یہ صرف کیوں لکھتے ہیں اٹ از ویری امپورٹنٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ واٹ از ویری امپورٹنٹ یار حادتی یہ ایک
میں نے دیکھا تمہیں پتا ہے میں بور ہوگئی نا لکھتے لکھتے کیا ایک ٹائم پہ ہ ایک ٹائم پہ میں رک گئی مجھے من ہی نہیں تھا لکھنے کا میں تو میں بول بھی رہی تھی تپش میں نے موڈئی مجھے موڈ ہی نہیں آ رہا ہے لکھنے کا میں کیا کروں میں تمہیں بول رہی تھی تم سنی نہیں رہی تھی میں میں بیٹھی تمہارا پپ پڑ نہیں آ ل ہی کیا ل گا
دس از ویری امپورٹنٹ مجھے ایک بات ہے نا تش سننا تو میری بات ایک بات ہے نا مجھے نہیں لکھا ن گو سے کسم سے مجھے لکھنا ہی نہیں آئے گا جیسے وورڈس کو مطلب ل رہ ہو نا
ہاں
مطلب ملا کے لکھ رہی ہو
تھوڑی ہوتے ہیں
تم کم سے کل ایکوریٹ نہیں ہوتے بہن پر تو جو بھی لا رہی ہے دماغ سے ہی لا رہی ہے نا مجھے آئے گا ہی نہیں لکھ نا اور مطلب سچ کہوں تو مجھے پہلے مجھے ٹراما ہو جائے گا اگر میں ویسا پیپر کھ
اری اتنا بھی برا نہیں تھا یار اتنا بھی وہ تم نے وہ والی ستر پڑی ہوگی میں نےن بہت اچھا لکھا مطلب اتنا بھی گندا نہیں تھا آخری الفاظ میرے گندے ہوتے کیونکہ دیکھو بیسک کانسپٹ میرا ہوتا صرف پہلے والے پیج پہ اس کے بعد جت اتنے بھی مطلب وہ دو پیجز تین پیجز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ایسے مطلب وہ دماغ سے آتے ہیں وہ پتا نہیں کیا کیا خرافات میں لاتی ہوں وہ چھپا دیتی ہوں کسم سے کیونکہ بیسک کانسپٹ میرا پہلے والے پیج کا ہوتا ہے اس کے بعد ت اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد نہیں سوچتا ہے دماغ اور کیا لکھا جائے اس میں پھر میں اپنا مسہ کرتی ہوں
وہاں پہ بھول جاتا ہے وہاں پول گیا نا وہ وہ وہاں پول گیا نا پھر مطلب دارک لار لارکتار آتا ہے دماغ میں پھر وہی لکھ لیتی وہ ریلیونٹ بھی نہیں وہ اس کوشچن کا ہوتا بھی نہیں وہ دوسرے کوشچن کا ہوتا ہے ہ
پہلے مجھے ایک بات بتا میرا اتنا پیپر میں نے متب گندا لکھا
ارے نہیں یار ذہناظن کی آ تیل تعاون سثونمت
جھے بولو ایکوریسی تھوڑی بہت ت جو تم نے پڑا
ریسی ت مگر ت بس وڈ ہچ کالٹی
مطلب انگلش خراب تھا تھا کہ نہیں تھا
ہاں انگلش تھوڑا خراب تھا
تھوڑا نہیں بہت میر اتنا گند تھا انگلش کیوں ہے
تھوڑا مطلب زیادہ بھی نہیں تھوڑا خراب تھا یار اتنا نہیں تھا ٹھیک ٹھاک ہی تھا مطلب اسے منا مطلب م کور ن ت اگزامس میں نے کچھ خاص نہیں ک ن نہ انگلش بھی چھوڑ ن تو بٹ میں وہورڈس لکھ کر تھی نا وہ میں نے پڑے ہوئے ہے میں وہی ورڈس لکھ رہی تھی تم جو ورڈس لکھتی ہو نا مجھے آئے گا انہیں ذہن میں ایسے لکھنا مطلب تمہیں پتا ہے لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا نا برٹش لٹریچر برٹش لٹریچر تم لوگوں نے پڑا تھا نا وہ میں نے ستارا اے ٹو زڈ پڑا ایکسپٹ کوشچن نمبر ون میں نے پورا چھانٹا تھا برٹش لٹریچر کتاب پڑھ کے میں نے باقی سارا پیپر کیا گیا
اگر س ایک سیکنڈ میری بات سنو میری بات سنو یہ جو تم یہ پڑھت ہی ہوں نا
ہوں
اس کے بعد تمہیں یہ کنسیپٹ کیسے دماغ میں رہتا ہے کیونکہ دیکھو میں نے بھی پڑھا نو ڈاؤٹ پڑھا میں نے بھی
ہوں
جو میں تم لوگوں سے مانگ رہی تھی ایک گھٹہ میں نے ایک گھنے میں اچھی خای پڑھائی ہے مطلب تھرولی ریڈنگ میں نے کی اور تھوڑا بہت کانسپٹ میں نے لیا پ اس کے بعد مجھے وہاں جا کے کچھ یاد ہی نہیں آتا جسے پہلیفع دیکھ رہ ہوتیوں ورڈس کو اور اس کے بعد ایسا ہو خرافا دماغ میںتے اللہ ہی جاند اور جب میں لکھ رہی ہوںر مے واہ کیا کل ہے واہ مطلب واہ مب مجھے ہاتھ چومنے کا من کرتا ہے آپ نے مب اتنی اچھی ہوں کچھ ہے ہی نہیں اس میں سین پھر بھی لکھ لیتی ہوں اور کسم سے یاری میں اتنا سوچتی ہوں اتنا سمیر دماغ تھک جات میرا دماغ کہتا ہے یار بس کر دے بس کرتے اب شرم کرتے پتا نہیں کیا لکھ رہی ہے اور مجھے مزہ آتا ہے پیپر لکھنے میں کیونکہ مجھے اپنےورڈ پہ ہنسی آ ہے میں کسم سے تھوڑا سا بھی ایکوریسی نہیں ہاں تھوڑا بہت کنسپٹ ہوتا ہے میرا کلیئر مگر ورڈز اتنے گندے ہوتے ہیں یار کبھی کبار میں سوچتی ہوں میں نے کیا ضائع کیا ہے ابھی تک
چھوڑنا تو تو میری بات سننا پہلے میں تم لوگوں میں حیران ہو جاتی ہوں زینز گ ایک میں خود کو پٹوالتی ہوں ٹھیک ہے تم لوگ شام کو ایک گھنٹہ دیتے ہو اور یہی ہو گیا برٹش لی پھر ہمارے اینڈ میں مارک سیم ہوتے ہیں
وہی دٹ از کال نہیں دیکھو اتنی بھی گندی یہ نہیں ہے ہماری انگلش اتنا بھی میں ڈیموٹیویٹ نہیں کروں گی خود کو اچھی
انگلش کی بات نہیں ہے تابش انگلش کی بات نہیں ہے تابش اگر میں پڑھنے بیٹھ جاؤں نا اگر سننا اگر میں پڑھنے بیٹھ جاؤں